ہیلو السلام علیکم
ہاں جی آپ ٹھیک ہو آپ کی آواز دھیر ہی آ رہی ہے بہت
شکر اللہ کا آپ ٹھیک ہو
ہاں جی میں بھی ٹھیک گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں ہاں اور وہاں سب ٹھیک ہے
ہاں یہاں بھی سب ٹھیک ہے کھانا کھایا آپ نے
ہاں ہاں میں نے کھایا آپ نے کھایا کھانا
ہاں جی میں نے بھی کایا کھانا آج پھول میں ہمیں ا روٹی چن لالچ کے بارے میں بات کہ مجھے یہ موضوع کافی دلچسپ لگا
بری عادت ہے جو انسان کو بہت نقصان پہنچا سکتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے لالچ کیا ہوتے ہیں
میرے خیال میں لالچ کا مطلب ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے اس پر کنا نہ کرے اور ہمیشہ زیادہ حاصل کرنے کی خواہش رکھے چاہے اس کے لے غلط طریقہ ہی کیوں نہ جانا پڑے
بالکل ٹھیک کہا تم نے لالچ انسان کو اندا کر دیتی ہے جب آدمی لالچ ہو لالچی ہو جاتا ہے تو صرف اپنے فائدے کے بارے میں سوچتا ہے اور دوسروں کے حقوق کو نظر انداز کر دیتا ہے
ہاں جی ہم بچپن سے ایک کہانی سنتے آئے ہیں سونے کے اندے سونے کے انڈے دینے والی مرغی اس کہانی میں بھی لالچ کا نتیجہ برا نکلا تھا ہلو
ہاں ہاں اس کہانی میں ایک کسان کے پاس ایسی مرغی تھی جو روز ایک سونے کا اڈا دیتی تھی کسان نے سوچ کہ مرغی کے پیٹ میں بہت سارے سونے کے انڈے ہوں گے اس نے لالچ میں آ کر مرغی کو اندر کچھ بھی نہ ملا اس طرح اس نے روز ملنے والا فائدہ بھی کھو دیا
اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ان کے لالچ کا انجام ہمیشہ نقصان ہوتا ہے
بالکل ہمارے معاشرے میں بھی کئی لوگ لالچ کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں کچھ لوگ پیسے کمانے کے لیے ا جھوٹ بولتے ہیں دھوکا دیتے ہیں اور حرام طریقے اختیار کرتے ہیں
میں نے بھی دیکھ ہیں کہ کچھ لوگ دکاندار زیادہ مناف کمان کمان کے لیے گیر
جی ہلو
ہلو
ہاں جی کیا بتا رہی ہو آپ گ
وہ نا میرا تھوڑا انٹرنیٹ پررابلم ہے
اچھا اچھا
زیادہ مک نافع کمانے کے لئے یر معیاری چیزیں بھی بیچتے ہیں وہ سوچ ہیں کہ انہیں زیادہ پیسہ مل جائے گا
ہاں مگر آخر میں ان کی شہرت خراب ہو جاتی ہے اور لوگ ان پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں
ملحا کیا لالچ صرف پیسوں کا ہوتا ہے
نہیں لالچ سے پیسوں تک محدود نہیں ہوتا کچھ لوگ شہرت کے لالچی ہوتے ہیں کچھ طاقت کے اور کچھ تعریف کے ہر وہ شخص ہر وہ خواہش جو حد سے بٹھ جائے اور انسان کو غلط راستے پر لے جائی لالچ کہلاتے ہیں
یہ بات مجھے بہت پسند آئی یعنی اگر کوئی اسٹوڈینٹ ہر صورت میں کلاس میں کلاس میں پہلا آنا چی چاہے اور اس کے لیے چیٹنگ کرے یہ تو بھی لالچ ہے
جی ہاں کامیابی حاصل کرنا بری عادت وہی بات نہیں ہے مگر غلط طریقے سے کامیابی حاصل کرنا لادےھ
ہمارے دین میں بھی لالچ کو پسند نہیں کیا گیا
بالکل اسلام کنعت اور شکر کی تعلیم دیتا ہے جو انسان اللہ کی دعا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اور حالات طریقے سے رزک کماتا ہے وہ سکون کی زندگی گزارتا ہے
ہے کہ لالچ انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا
بالکل صحیح کیونکہ اس کے پاس جتنا بھی ہو اسے کم لگتا ہے اگر اس کے پاس دس چیزیں ہے تو وہ بیس چاہتا ہے اور اگر بیس مل جائے تو چالیس کی تمنا کرتا ہے
یعنی لال اس کی کوئی حد نہیں ہوتی
جی ہاں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کائنات سب سے بڑی دولت ہے
اسکول میں بھی کچھ بچوں بچے دوسرے کی اسٹیشنری یا چیزیں دیکھ کر لالچ کرتے ہیں اور اپنی چیزوں کو کم سمجھتے ہیں
یہ عادت بھی اچھی نہیں ہے ہر انسان کو اپنی حیثیت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے مقابلہ صرف اچھائیوں میں ہونا چاہیے نہ کہ مود
اگر سب لوگ لالچی ہو جائے تو معاشرے پر کیا اثر پڑے گا
بہت برا اثر پڑے گا لوگ ایک دوسرے کا حق ماریں گے دھوکا دیں گے رشوت لیں گے اور انصاف کم ہو جائے گا ایسے معاشرے میں امن اور بھروسہ ختم ہو جاتا تا
اسی لیے ہمیں دیکھتے ہیں کہ کارپوریشن کی بنیادی وجہ بھی اکثر لالچ ہوتی ہے
بالکل جب لوگ حلال اور حرام کا فرق بھول کر صرف زیادہ پیسے جمع کرنے کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو کار ن پیدا ہوتی ہے
مجھے لگتا ہے کہ لالچ دوست کسی کو بھی خراب کر سکتی ہے
بالکل اگر دوست صرف اپنے فائدے کے لیئے دوستی کرے تو وہ سچا دوست نہیں ہوتا سچی دوستی محبت اخلاص اور وفاداری پر مبنی ہوتی ہے
لال سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے
سب سے پہلے ہمیں شکر گزاری کی عادت اپنانی چاہیے جب ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو پہچانیں گے تو ہمارے دل میں کنار پیدا ہوگی
اور دوسرا
دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اپنی ضرورت اور خواہشیں میں فرق سمجھنا چاہیے ہر چیز جو ہمیں چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ ہماری ضرورت بھی ہو
یہ بہت اہم بات ہے آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ دوسری دوسروں کی زندگی دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں
بالکل لوگ دوسروں کی مہنگی گاڑیاں موبائل فونس اور کپڑے دیکھ کر محسوس کرتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں اس سوچ سے لالچ اور حسد پیدا ہوتا ہے
اچھا ٹھیک آپ کے فرینڈس سرکل میں کوئی لالچی بن ہے
جی نہیں
اھ ٹھیک
جی جی کیونکہ اس سو سے لالچوڑ خاصد کیونکہ اس سور سے لالچ اور ح ست پیدا ہوتی ہے نا
ہاں جی ہاں جی بی سرچ
ہاں اسی لیے انسان کو اپنی زندگی اور اپنی محنت پر توجہ دینی چاہیے اور ہاں اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اصل کامیابی اچھے اخلاق اور نیک امال میں ہے
یہ بہت اہم بات ہے آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ دوسروں کی زندگی دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں
جی جی آپ بتیں گے کیا رہے ہو
ہاں جی اس لئے انسان کو اپنی زندگی اور اپنی محنت پر توجہ دینی چاہیئے
جی ہاں اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اصل کامیابی اچھے اخلاق کرنے کا مالوم ہے
سنا ہے کہ لالچ کے دفعہ جرم کا حساب بھی بنتا ہے
چوری دو ہاں دہی اور فراڈ جیس بہت سے جرم لالچ کی وجہ سے ہوتی ہیں لوگ جلد امییر پنے کی خواہش میں غلط راستے اختیار کر لیتے ہیں
لیکن اس سے ایسی دولت کبھی برکت والی نہیں ہوتی
بالکل حلال رزق کم ہو مگر برکت والا تو برکت والا ہو تو زیادہ بہتر ہے
مجھے اپنے دادا ابو کی بات یاد آ گئی وہ کہتے تھے کہتے تھے کہ محنت سے کمایا ہوا ایک روپیہ بھی اس دولت سے بہتر ہے جو دھوکے سے حاصل کی کی گئی ہو
تمہارے دادا بو نے بہت اچھا اچھی بات توہیا میں اس سے متاأثر ائی محنت تو اور، ان ارے انسان کو عزت دیتی ہیں جبکہ لالچ جس کی عزت کو نقصان پہنچاتا ہے
کیا تم سمجھتی ہو کہ بچپن میں بھی لالچ پیدا ہو سکتی ہے
جی ہاں اگر بچوں کی ہر خواہش فورا پوری کر دی جائے اور انہیں کائنات کی تعلیم نہ دی جائے تو وہ بھی لالچی بن
توبال د اورستا دو کہ ذمہ داری ہے کہ کہ وہ بچوں کی تربیت سے اچھی کرے
ہاں ہاں بالکل انہیں بچوں کو شیئرنگ کرنا تو دوسروں کی مدد کرنے کی عادت سکھانی
مجھے لگتا ہے کہ صدقہ اور خیرات بھی لالچ کو کم کرتی ہیں
جی ہاں جب انسان اپنی دالت میں سب کو مطلب کچھ حصہ ضرورت مندوں کو دیتا ہے تو اس کے دل میں رحمت اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے اور لالچ کم ہوتی ہے
آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ لالچ بری بلا ہے اور کنعت سب سے بڑی دولت
جی جی چلو ہم ملتے ہیں اپنا خیال رکھنا لاپ
اوکے آپ اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ
اوکے